ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام کا خیریت ہے
بس الحمد للہ اللہ کا شکر ہے کیا ہو رہا ہے لائن کٹا ہوا ہے بیٹھے ہوئے ہیں ٹائم پاس میں
ہاں لائن نہیں بولے گا ابھی
ہاں ابھی تو بنایا ہے بنا کر کے دیکھ نکل رہا ہے لوگ اب دیکھیے کیا کرتا ہے اسٹارٹ کرتا ہے کیا کرتا ہے
امید ہے ہے کہ آج لین آ جائے گا
ہاں امید تو ہے کہ لیٹ آئے گا آ جائے گا دس پندرہ بیس منٹ کے اندر اور سب آج کہاں گئے تھے
سب ٹھیک ہے آج ہم گئے تھے مدنی نگر ایگزام دینے کے لیے
اچھا
آج میرا ایگزام تھا سساسن ساتھی کا
اچھا
تو صبح ہم اٹھے کھانا پینا بنائے کھائے ناشتہ پ پانی کیے نہایا دھویا چل گئے ڈالتے ہیں ڈال گئے وہاں تھا شاہ پور کے آگے چین پور ہے چین پور ریڈ روز پبلک اسکول میں تھا ایگزام میرا تو وہاں پہنچتے ہم کو ساڑھے دس بج گیا ساڑھے دس بجے پہنچے اس کے بعد جانے کے بعد آدھا گھنٹہ بیٹھایا آدھا گھنٹہ بیٹھانے کے بعد پھر ہم لوگ کا وورورن لیا مطلب کہاں سے آئے ہیں کیا ہے پوچھا گیا پھر اٹینڈینس بنایا اٹینڈنس بنانے کے بعد پھر ایک پر پتر ملا مطلب سات آٹھ پنا کا تھا
ہاں
اس میں اپنا پتاوتا سب بھرنا تھا بھرنے کے بعد پھر ہم کو کیا انوبھو ہے ہم کیا کر سکتے ہیں یا پھر پہلے سے ہم جو کار کرتے تھے اس میں کتنا میرا انوبھو اس سب کے بارے میں لکھنا تھا اور مکھیا سرپنچ کے بارے میں انوبھو ہم کو کیا ہے وہ سب پوچھا گیا
ہمم
پھر اس کو ہم آدھا گھنٹہ ٹائم ملا آدھا گھنٹہ ٹائم ملا تو آدھا گھنٹہ ہم اس کو بھر کے دیے پھر ایک اور پیپر ملا ایک اور پیپر ملا تو تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ لیڈیز لوگ بہت ابھی پیچھے ہے جس میں کہیں بھی کچھ بھی سرکاری یوجنا کا لابھ جاتا ہے تو کچھ نہیں مل پاتا ہے اور جہاں پہ لیڈیز مکھیا ہے وہ مکھیا اپنا گھر میں رہتی ہے اس کے گھر سے مکھیا بن گئی ہے لیکن اس کا گھر سے اس کو باہر نکلنے نہیں دیا جاتا تا ہے
ہاں
باہر نکلنے نہیں دیا جاتا ہے اور اس کا پتی جو ہے مکھیا پتی وہ سارا کام کرتا ہے اور وہ اپن گھر میں رہتی ہے
ہاں
اور لیڈیز کا اگر کوئی سمسیا ہے تو وہ کہہ نہیں پاتی ہے
ہمم ہمم
کہہ نہیں پاتی ہے تو اسی لیے ہم لوگ کو بحال کیا جا رہا ہے پنچایت میں ایک تو جہاں مکھیا مہیلا ہے وہاں پہ بحال ہوگا اور پرکھنڈ میں بلاک لیول پر یہ وہ رہے گی
اچھا یہ پچیس پچیس مکھیا تو پچیس سو پنچایت میں ایک وہ ہوگا
نہیں پچیسوں میں نہیں ہوگا جہاں پہ جینٹس ہے وہاں پہ نہیں ہوگا جہاں پہ لیڈیز مکھیا ہے کیوںکہ لیڈیز لوگ کو دبا کے گھر میں ہی رکھا جا رہا ہے اور مکھیا تو بن جاتا ہے اپن لالچ میں ان لوگ کہ ہم پیسہ کمانا ہے اور جہاں بھی جانا رہتا ہے میٹنگ ہو گیا کہیں پہ بیٹھک وٹھک ہو گیا اس میں سب جینس لوگ چل جاتا ہے مکھیا پتی اور ونس تو بڑی ہے ادھر ادھر اور اگر کوئی کام بھی ہوا تو اس کے یہاں گئے تو ہم کو مکھیا جو لیڈیز ہے اس سے بتیانے نہیں دیا جاتا ہے اس کا جین سے بتیا لگتا ہے
ہاں یہ تو بہت سچ ہے
جن سے بتیاتا ہے کہ جاؤ ہم نہیں جائے گی تو ابھی یہ کام ہے وہ کام ہے کر کے بہانا مار کے اور بھیج دیا جاتا ہے ہمارا کام نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا اسی لیے سرکار کو کہنا ہے کہ لیڈیز لوگ پیچھے اسی لیے رہ جا رہی ہے ہم کو مکھیا سے بات نہیں ہو پا رہا ہے اور یہاں سرک جھارکھنڈ سرار ہے آرکت دیا ہے مہیلا لوگ کو پچاس پرسینٹ
اچھا
پچاس پرسینٹ آرکھت ہے کوئی بھی کوئی بھی ویکنسی ہو مکھیا ہو کچھ بھی ہو ہم لوگ کا یا پھر کوئی نوکری ہو اس میں پچاس پرسینٹ کا آرکت ہے اگر دس گو سیٹ نکلا ہوا ہے تو پانچ گو مہیلا کا ہونا چاہیے
ہاں
اور یہاں لوگ سمجھ نہیں رہا ہے
ہاں یہ تو بات سچ ہے کہ ابھی کے مکھیا لوگ بہت گافلہ بازی بھی کر رہا ہے
ہاں اور اس کے بعد دو چار مہینہ کے بعد پھر اھی ہو جائے گا چنا ہوگا
ہاں اس کے بارے میں کسی کو جانکاری بھی نہیں دیتا ہے اچھا تو یہ یہ آج گئے تھے تو اس کا یہ نکلل تھا اگزام کے لیے ڈیٹ وٹ نکل تھا پہلے سے ایڈمٹ کارڈ وغیرہ بھی آیا
ہاں گوگل فورم بھرنا تھا ہم لوگ کو بلاگ سے پتا چلل تھا تو گوگل آیا تھا موبائلے سے فارم بھرنے کے لیے ہم لوگ موبائل سے فارم بھرے اس کے بعد ایک آدھ مہینہ کے بعد پھر نو تاریخ کو شاید فن آتا ہے
اچھا
کہ آپ چین پور پر لوگ سے سشاسن ساتھی میں بھرے ہیں تو آپ کو یہاں پہ نام آیا ہے چین پور بلاک سے آپ ایگزام دینا چاہتے ہیں بولے ہاں ہیں تو آئیے گا سولہ تاریخ کو دس بجے سے جام ہے ہم بولے کہ ہاں آئیں گے
ہاں
تو وہاں پہ میرا نام میں ٹک کر دیا گیا پھر آج ایگزام دینے گئے تو موخک ہوا ایگزام
ہاں
پہلے لکھت ہوا لکھت ہونے کے بعد پھر موخک بھی پوچھا گیا
اچھا
میرا انٹرویو بھی ہوا انٹرویو ہوا تو بہت سارے لوگ تھے جہاں کم سیٹ ہے وہاں دم دس بیس گ چل گیا تھا اب دیکھیے کس کا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے
تو ٹوٹل کتنا ہوا آپ لوگ آدمی تھے
وہ ہاں سو دو سو سے پار ہوں گے پانچ چھ کو روم میں تو بھرل تھی
سب کا سینٹر ایک ہی جگون دیا تھا
ہاں ریڈ روز اسکولے میں دیا تھا
اچھا اور بارش وارش ادھر ہو رہا تھا چین پور طرف
بہت بارش ہوا جب ہم لوگ ایگزام دینے بیٹھے تھے نا روم میں تو پورا ایک دم ڈھیلا ہو گیا تھا ایک روم ایک دم اتنا کڑک ملک تھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہیں پہ ایک ایک دم بجلی گر رہا ہے
اچھا
لیکن ادھر آ رہے تھے نا تو راستہ میں کچھ دیر ملا پانی ادھر آ رہے تورت دیکھ رہے سوکھل ہے ادھر تو پانی ہے ہی نہیں ہے پا کی طرف
ہاں ادھر بارش نہیں ہوا اور تب کیا کیا دیکھے روڈ میں جاتے ہوئے آتے ہوئے
ارے بابرے بہت بڑا سات ملا تھا
اچھا
لگ رہا تھا نا کہ آدمی کو لل دے گا اتنا بڑا سانپ تھا دھامنا صانپ دھمنا سانپ ایک دم تھا مطلب روڈ سے لے کے آپ کا ایک دم دکان تک
روڈ سے لے کے دکان تک مطلب دس فٹ لگ بھگ
ہاں ایک دم اوسان سانپ ہم پہلی بار دیکھے تھے جب دیکے نا دورے سے ہاں کہاس تھا گسوے میں سے چڑھ کے روڈوا پار کرنا چاہ رہا تھا اسا پوا ٹیمپو پہنچ گیا اچانک دیکھے تو بریکر لگایا رک گیا ن تو وہ اگ بکا گیا آگ بکان کےعد پھر دوبارہ جا کے گھاس میں گھس گیا
اچھا موٹا بھی تھا
بہت موٹا تھا
ہاں تو کئے بجے ہاں چین پور چین پور کون اسکول تھا بتیا وہاں شمشان گھاٹ تھا کا
شمشان گاٹ کا آپت کانے ہے لیکن
شہر میں تھا چین پور
زیادہ شہر نہیں تھا
ایک سائڈ ایک بایاں سائڈ روڈ ہاں
شوک سے اور تھوڑا سا آگے جا کے ہے
سیدھے
ہاں
تھانہ سے کدھر جانا تھا باائیاں سائڈ کی سیدھے
تھانا کہاں پہنچے چوکوا سے تھوڑا سا آگے مل گیا ترنت ہی
اچھا
تھانا کتنا دور ہے
تھا نا تو وہیں چوکوے پر ہی ہے پٹرول پمپوا سے آ گئے اور چوک پر تھانا ایک بیاں سائڈ روڈ چل جاتا ہے ایک سیدھے جاتا ہے
اچھا تو اس سے آگے ہے تب
اچا اس سے اچا سد ہے وہ لوگ
ہاں
تو اس کا ریزلٹ کب تک لائے گا
اب تو کب تک آئے گا سوے نہیں بتایا لیکن موخک جب ایگزام لیا ن تو اس کے بعد پھر ایک تھوا اور پیپر دیا اٹھور پہ پڑھتی ہے تو اس کے باس بولا کہ اپنا جو صبح سے ابھی تک نے کے بارے میں بتائیے لکھیے تو پھر سے اس کو لکھ کے دیے ہیں دیکھیے بلاک وائز یا پھر فون کر کے بتایا جائے گا یا گروپ میں آئے گا
ہو
ہاں
ب تو وہاں کھانا پینا کھائے کے سمے میں نہیں مل پایا ہوگا
سمے نہیں ملا اسے لیکن ناشتہ وغیرہ ملا تھا
وہیں سے ملا تھا
ہاں جب لکھت اگزام دے کے بیٹھے ن کچھ دری تب ناشتہ ملا ناشتہ ملنے کے بعد پھر جب ناشتہ واشہ کر لیے تب موکے ایگزام ہوا پھر
اچھا
پوچھتااچھ ہوا ایک لیڈیز تھا ا تھی ہے ا جینس تھا
ہاں
دونوں مل کے پوچھ رہے تھے
ہاں
ہوں اس کے بعد ہم لوگ پھر لکھے لکھ کے جمع کیے جمع کیے پھر کچھ دیر آٹو سے آئے پھر کہاں بولتے ہیں اس کو کہاں کوٹ کچہری ہاں کوٹ کچہری پاس شاید تو کچھ دیر رکے رکنے کے بعد پھر ملا آٹو آٹو سے آ گئے
کچہری پاس آپ لوگ آ گئے تھے یہاں سے آٹو ملا
ہاں
ہاں تو بس
کچہری پر آنے کا ریجن تھا وہاں سے آٹو پکڑے نا جہاں سینٹر تھا وہاں سے تو سدیق چوکروں کا سدق چوک کھانا پنا کھائے
ہاں
کھانا پینا کھا کے پھر ایکٹھ جانل پہچانل آٹو والا مل گیا
ہاں
جانل پہچانا آٹو ل مل گیا تو پھر وہ ہے سے وہاں سے یہاں تک لایا کوٹ کچہری کے روڈ تک وہیں پہ ہم لوگ کھڑا ہو گیا ہاں
ااںچھا
ٹک ٹک تھا اس کا
ہاں
شاید تٹے تے کی تھا وہ ہے تو وہاں سے پھر یہاں آئے یہاں آ کے پھر کچھ ہی دیر رکے تو آ گیا تھا آٹو آٹو پھر ب کیا گئے ہم لوگ تین لوگ تھے ایک تو ٹاٹی دری کی تھی
اچھا
ایکٹو میے دوست یہ تھی ایکٹو ہم تھے مطلب پاناکی پنچایت سے کتنا پندرہ بیس ہو گئی ہوگی
اتنا سارا آدمی ن نہ ہو گیا تھا نا
ہ ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ ہم ہی لوگ خالی دو چار گو ہیں لیکن وہاں دیکھے تو باپرے بہت لوگ گول لیے تھے
ہوں
ہوں
ہاں ٹھیک ہے تب
ہو گیا سمے
ہاں
تنی سندیری اور باقی ہے دو چار پانچ سکینڈ
اچھا تو سبمٹ ادھر سے کیجیے گا کدھر سے
کریں گے ہم بھی نیند آ لگا کا
نہ ابھی تو نہیں آیا ہے نیند
ہم ہی کر دیں گے سب میں
اچھا
ہوں
ٹھیک ہے توب
ٹھیک ہے